ہیلو
اور بتائیے کیسے ہیں آپ
آواز آ رہی ہے
جی ہاں اور بتائیے کیسی ہیں آپ
بڑھیا بڑھیا اور آپ کیسے ہو
میں بھی بڑھیا ہوں یار ابھی اچھا م نے سوچا کل ارے بس یار بیٹھے ہوئے تھے میں نے سوچا لائیے آپ کو فون ہی کر لیں
بہت اچھا قلع چلیے یاد تو آئی کم سے کم
ہاں ہاں پتا ہے ابھی میں نے سوچا آپ کو فون کر کے بتا ماما لوگ آئے تھے یار ہاں ماما لوگ آئے تھے وہی آپ کو پت ہی یہ وہ نا ماما کی چھوٹی بی لڑکی ان کی شادی ہے کارڈ وارڈ دینے آئے تھے
او چلیے تو شادی کی تیاری میں چل رہی ہیں
ہاں ہاں وہی چیز ہے ا شادی کی تیاری ہو کر لی ہیں ان کی چھوٹی بھی ان کی شادی ہے بڑی والی کی ہو گئی ہے اب ان کی تھوڑی سی گھر پہ تھوڑی کھٹپٹ بھی چل رہی ہے تو چوٹی والی کو کرانے میں اور جلدی کریں کہ جلدی ہو جائے ان کے ساتھ ہی
ہاں
ہاں
تو چلیے اب شادی کی بڑیا بڑھیا شادی کی تیاری کرے شادی میں جانا ہے آپ کو
ہاں اور ماما دیکھیے ہاں ہاں پوری فیملی جائے گی وہ میں نے میں نے ایک کارڈ لے لیا تو ویسے آپ کے گھر وہ بھجوا دوں گا تو آپ بھی ضرور سے ضرور آ جائے گے
بالکل بالکل بالکل قبی بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے ملے ہم لوگ ملے بھی نہیں اس لیے پہانے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کو ملے گا شادی کا ماحول ہوگا اور مزہ آئے گی
ہاں آپ کو بتائیے پھر وہ بڑے والے معاما جو نہیں ہے ہم لوگ وہ بھی وہ مطلب کہ چھوٹے لوامس کہ ہی رہے کہ وہ لوگ پت نہیں یار دہج میں کریں گے کہ نہیں کریں گے یار کیوں نہیں کریں گا ہماری چھوٹی بہن ہے وہ
ہاں بالکل کریں گے اور کیا کرنا بھی چاہیے
ہاں کرنا ہی پڑے گا یارو میں نے بول دییا اپنی طرف سے میں نے یہ بول دییا کہ میں میں ایک ٹی وی کر دوں گا آپ لوگ دیکھ لیجیے اپنا کچھ ہاں پہلے بول رہے تھے کہ واشنگ مشین سے جب میں نے ٹی وی بولا تو کہہے ہاں ہاں ٹی وی کر لیجیے
یہ اچھی بات ہے بھائی لڑکی کی شادی ہے اور جتنے اچھے سے ہو جائے
ہاں وہی ہے یار ایک تو مطلب کہ ابھی چھوٹی والی د تی یہی بچی تھی ماما کی ہاں پھر اس کے بعد کہے اگلا نمبر ان کا ہے میرے بڑے والے بھیا نہیں ہیں
اچھا تو کہیں دیکھیے کہ ہی نہیں لڑکی دیکھیھی
کہاں پہلے دیدی کے ہو جیا پھر اس کے بعد ہی وہ کہ تھے کہ جب ماما کی لڑکی کہ ہے دیدی ہاں آپ کو پت ہے کتنا مانتے ہیں وہ جی جی پہلے دیدی کہ ہو جائے گی تبھی کریں گے وہ بھی
اچھا اچھا
ابھی شاید سے مطلب شاید بھیا کا ب مطلب میرج ہی کریں آپ کو تو پتا ہی ہے
ہاں ہاں بالکل صی گ اور اس میں کہنا نہیں چاہیے سب سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ دیکھیے جب ہم لوگوں کو جان رہے ہیں تو پھر اسی کے ہی ساتھ ہی کر لینا چاہیے تو کیا گھر والہے تیار نہیں ہے کیا
ہاں وہی ٹھھ ہے یار مطلب کوئی نیا رشتہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں
ہاں
آپ جیسے پہلے پہلے سے کسی کو جانتے وہ کیسا ہے تو اس سے شادی کریں گے تو زیادہ ہی اچا اچھاے گنکری
ہوں
ویسے میری پاپا ایگری ہے بس تھوڑا سا مطلب ان کے پاپا ایگری ہیں جن سے مطلب کہ بھیا کی کرنے سوچ رہ ان کہ پاپا ہے گریی ممی ہے گری نہیں
اچھا
ہاں
نہیں تو اب اگر ایگری ہیں ہ
ہاں ہاں وہ بھیا تو آپ کو پتا ہی ہے کرئر ان کا کھیل ھاک ہے اتنا ہ کہ بیٹا کی لڑکی خوش کرکھ سکتے ہیں پر ان کی ممی بتانے کی ان مانتی نہیں ہے م تو پتا نہیں کیا ڈیمانڈ ہے کچھ پتا بھی نہیں ہاں ان کی ممی بھی تیار نہیں ہے وہ کافی چیزیں مطلب کیسے کبھی بولتی ہیں کہ ہاں کر ج
اچھا نہیں تو ایک بار کام کریے نا نا آپ لوگ نا کسی بڑے کوئی گھر پہ جیسے پاپا ممی ہوں تو ان کو وہاں پر بھیجیے ریتا کیی دیکھی چیزیں پتہ ہوں بھائی جب تک چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو کیسے م پائے گ
ہ ممی میں نے میری ممی نے کال کیا تھا ان کی ممی سے بات بھی کی اور ان کی ممی اب تو ابھی مطلب ان کی جیسے ممی کے سامنے تو ٹھیک سے بات کر رہی ہیں بول رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں سوچیں گے پھر وہ بعد میں پلت جاتے ہیں وہ بھاابھی تو بولنے لگتی ہیں کہ نہیں نہیں کرنی ہے میں جہاں دیکھوں وہاں کرنی ہے مطلب ان کو کل ملا کے ٹرسٹ نہیں
اوکے نہیں لیکن اگر
چک لوتی بیٹی ہے نا تھوڑا ہوتا ہے ہ س مجھ میں آتا ہو
نہیں تو اگر ایک لوتی لڑکی ہے میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہے تو ان کو سامنے پوچھنا چاہیے ایک بار بات کرنا چاہیے کہ آخ ریزن کیا ہے
دیکھیے وی سے پاپا نے بات کی تھی ان کے ڈیڈی سے تو بھھی کے بھبھی کے پاپا بولے کہ اس یہ جو ابھی ہے سڈیا اس کے اس کے بعد نیکسٹ فرائیڈے کو نیکسٹ فرائیڈے کو جانا ہے تو شاید دیکھیے وہاں جائیں گے تو شاید بات بن گئے ان کی ممی اگری ہو گئے ہم لوگوں کو مطلب بھیا نے اوپنلی بول دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف چاہیے تو لڑکی چاہیے ہم کوئی نہیں چاہیے بائی لڑکی چاہیےج نہیں چاہیے ہم کو
چلیے یہ بھی اچھی بات ہے نہیں لیکن اگر ایسی بات ہے جب انہوں نے اتنی ساری اتنی بڑی بڑی باتیں بول دی تو پھر ان کو مان جانا چاہیے
ہاں وہ م تو آپ جانتی ہیں مطلب کہ ان کی تھوڑی مینٹلٹی الگ ہے نا مطلب وہ الگ جگہ سے بلانگ کرتی ہیں
اوکے اور پتہ ہے یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ بات تو صحیح ہے کہ ہر انسان کو جتنا آپ اچھے سے اچھا چیز دے دو لیکن پھر بھی اس میں وہ سنتوشٹ نہیں ہوتا ہے
وہی چیز ہے یار آپ کو پتا ہے ابھی ہم لوگ کی بھیڑ گھر سیلری ہوگی چیز کی جواب ملے گی تو میں تیس کے پکڑیں گے چالیس کو لے گے چالیس سے پکڑیں گے ا گزارا کسی میں نہیں ہو پائے گا جتنا ملتا ہے اتنا کم لگتا ہے انسان کو
اتنا کام ہے تو اسی لیے دیکھیے ہم لوگ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھائی اچھے سے اچھا کریں اب دیکھو جن کو اگر چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ان کا تھوڑا سا الگ ہی طرح کا ہے لیکن اگر وہ چیز اس چیز میں نہیں کر رہے ہوں گے ہے نا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے چلو ہماری لڑکی اچھے سے رہے گی
تو اتنا ہی سوچ کے کر لیتے لیکن ان کو اس چیز میں بھی دقت ہو رہی ہے
ہاں وہی پ رہے میں نے سوچا تھا کہ پھر آپ آپ سے بات کریں پھر آپ بھی آاتھ مل سکے ہیں ہمارے مطلب پاپا نے بولا تھا کہ اگر آپ بول دو گ ہاں آج آج تھوڑا سلب آپ کو جانتی ہو آپ تھوڑا سا اس چیز کا نالج بھی ہے آپ کو تو آپ اگر بات کرو گے تو تھوڑا سا فیور میں ہوگا لوگوں کا
ہاں ارے آپ نے وہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے پہلے کب ملے کافی ٹائم ہو گیا اس کے بیچ کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیا ہو رہا ہے اور آج آپ نے سڈنلی مجھے کال کیا تو وہی میں نے کہا کہ کہ یارے چلو فون تو آیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چلے چلوں گی آپ بتا دیجیے گا مجھے
ارے وہی ہو گیا تھا نا کہ مطلب کہ ابھی آپ کو پت ہی ہے شادی کے پہلے ہی مطلب کتناتنا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم وہیں پہ تھے ماما کے یہاں تھے کارڈ گھر پہ اس سمے نہیں آیا تھا تب کارڈ وار چھپے ہی نہیں تھے پر ہم وہیں ماںابا کے یہاں تھے تو تھوڑا سا شادی کی تیاریاں وییا آ رہی ہیں اور کچھ سامان وامان لے کے آنا وغیرہ تو وہ سب لے کے آئیں مطلب ماما لوگ بولنے رہس دیں گے پر وہ لڑکی والے نہیں وہاں وہ کہہ رہے کہ ہمیں دہر نہیں چاہیے وہ لوگ بھی آپ کو پت ہے ہمارے یہاں دہج مطلب کوئی نہیں مانتا
ہاں
ہاں مطلب وہ جو دیدی ہیں ہماری آ تون کو جتی ان کی مطلب کہ ارینج میرج ہو رہی ہے پر مطلب وہ پھر بھی وہ لڑک کا اتنا اچھا ہے دن سے شادی ہو رہی ہے کہے ہم کو دہج میں کچ بھی نہیں چاہیے بس ہم کو ایک سو ایک روپے نشاور میں رکھ دو بس بہت ہے
ارے واہ کیا بات ہے ایسے لڑکے ملتے ہی کہاں ہیں کیا کر
وہی بات ہے ابھی تو وہ سول انجینئر ہے
ارے وا ویری گڈ
ہاں کانٹریکٹ مینجمنٹالٹر کانٹرٹ وغیرہ دیتے س ان کا
اچھا اچھا اور آپ کیا کر رہے ہیں ہاں
ہاں ن ہاں ہم نے تو ابھی مطلب لیک پال کا ہم نے ایگزام دیا تھا دیکھیے اس میں شاید آگے چل کے کچھ اگر نکل رہا ہے اگر
ہو جائے گا آپ کا
ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے م میںے تکتا ہے
ارے جب اتنی محنت کری گ ارے بالکل میں تو انتظار کر رہی ہوں
ہاں سب سے پہلے آپ کوئی علا کے مٹھائی ملائیں گے
ہاں ہاں بالکل
آپ کو پت پت ج میرے ایگزام تو اس دن ہم نے پہلے تبھی آپ کو کال کر لیا تھا ایک بار میں نے تھوڑا سا نروس فیل ہوتا ہے نا تو میں آپ کو ہی کر لیتا ہوں کال
ہوں ہوں ارے بہت اچھا کرتے ہیں کم سے کم یاد تو رہتا ہے آپ کو
آپ کو پتاہ ہے میرے آپ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے نا میرا اتنا اچھا ہے بس آپ ہی ہو جس سے اتنی بات کرتے ہو ہاں زیادہ مطب لوگوں سے بات کرنا ہمیں پسند ہے نہیں نہ آپ کو پسند نہیں ہے ہمیں پتہ ہے آپ کی ہماری کبھی کبھی بات ہوتی ہے اور ہوتی بھی تو کتنی دیر ہو جاتی ہے بک بھی
ہ ہ صحی بات ہے
ہاں اور اس دن پتا ہے ہم لوگ گئے تھے باہر ج جس دن آپ نے کال کیا تھا اس دن ہم لوگ گئے تھے باہر تو وہاں پہ بھیا بھیا بھیا کے پیر میں لگ گئے تھے وہ بائک چلا رہے تھے بھیا کے پیر میں لگ گئے تھی چوٹ
ارے کیسے
ارے انگلی ان کی فریکچر ہو گئی تھی مطلب سائڈ سے بائک والا آ رہا تھا اس نے ٹکر مار دیھی وہی ہے کہ مطلب رائٹ والی جو رائٹ پیر کی سب سے چھوٹی عونگی ہوتی ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی ہاں
تو ٹھیک ہے کہ نہیں
ہاں ہاں یہ تو کہی ہے مطلب کہ کافی بچ گیا تھا پر انگلی پھٹ گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا خون نکل گ تو اچھا ہوا تھا نہ خون نہ نکلتا تو تھوڑا ڈیمیج ہو جاتی
چلیے چلیے اچھا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے تو پھر کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں